ہیلو ہاں السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
سب بڑھیا ہے بڑی خوشہ آپ بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے الحمد للہ تو ابھی کیا ہوا نا بھائی جان میرےاتھ کہ میں نے ابھی ندی طرف آیا تھا گھومنے ٹھیک ہے نا تو مجھے اچانک چھیٹا پڑ گیا تھا برسات کے موسم میں تو برسات کے موسم میں تو چھینٹا پڑ ہی جاتی ہے تو میں نے ابھی ندی طرف آیا تو میں اچانک سا سلپ کر گیا جسے میں نے دھونے گیا نا اور ابھی ندی میں باڑھ آئے ہوئے تھے تھ اللہ کی کرم تھا کہ میں بچ گیا پتاہ ہے مجھے تیرنے بھی نہیں آتا ہے اور میں پورا ہے نا دم ہابڑا آ گیا کیسے تو وہاں پر کنارے پہ ٹ پہنا
جی جی
مینو سے پکڑ کر اوپر کی اورر آیا تھا مجھے اب سانس ملی ہے تو ابھی میں جسٹ گھر پر آ کر کپڑا وپڑا چینج کیا ہوں میں نے
آپ کیسے تریے گا بڑے بھائی آپ تریے گا تو پانی بھاگ جائے گا
نہیں بھائی جان پانی بہت طاقتور ہوتی ہے پانی اور آگ اور بجلی تین چیز سے کب نہیں کھیلنا چاہیے بھائی جان
اچھا
جی پتا ہے ابھی پانی آپ کو پتا ہے نا کہ گھر کو جب بہا دیتے ہے باؤ سے تو میں بھی تو کتنا موٹا لڑکا ہوں
جی آپ کو تو بھی بہا سک
ج جی بالکل بالکل تو آپ نے ابھی تک کچھ ایوننگ ٹائم میں کچھ کھایا نہیں ہم نے تو ڈیلی کا میرا ٹائمنگ ہے مومو کچھانا چاؤومین گپ چپی یہ سب تو میرا پیٹ اسی لیے موٹا ہو گیا ہے
جی تو میں نے ایننگ کا کچھ کھایا نہیں ہے بڑے بھائی بٹ سوچا ہوں کچھ کاں گا میں نے ابھی بتا کیا کرا ابھی میں نے کیا کیا کھایا ہاں جی بتائیے نا چاول دال لہسن پیاز چک چکن چنگیزی چکن منچورن چکن چنگیزی ھا چکن قورما جی جی ایک ایک پیس کھاتے ہیں سر میں سے
اچھا اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے ہم ہم تو اتنے امیر نہیں ہے بھائی جان میں میں جھوٹ نہیں بول رہ ہوں میرے پاس جتنی کھانے کی حیثیت ہے میں نے بتایا آپ کو کہ چاٹ چوومٹ ڈیلی کا شام کا ہو جاتا ہے لیکن چکن چکن چلی چکن کباب چکن ٹکا یہ سب ہے نا
ہوں
میری بس کی بات نہیں جب کہیں شادی بیاہ ہوتی ہے نا تو مجھے دعوت ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں وہیں جا کر اسپیشل کھاتا ہوں اور کبھی کبھی من کرتا ہے نا تو میں لکا کے بھی لا دیتا تا ہوں فریج میں ڈال دیتا ہوں
جی انشاء اللہ ہم لوگ ہم بھی کھائیں گے پھر سے لگاتار ہم تو روز نہیں کھاتے ہیں دیکھیے سنڈے سنڈے کو کا لیتے ہیں
نہیں بھائی دیکھیے بیماری ہے اس چیز سے ٹھیک ہے نا آپ مانتے ہیں کہ آپ کو کھانے کی عادت تو گی لت ہو گئی ہے
جی جی
لیکن بیماری ہوتی ہے اس سے آپ تھوڑا سا برج کر کیجیے گا ٹھیک ہے
انشاء اللہ کاریہ سے اگر پیسہ آ گ نا بڑے بھائی تو ر روز کائیں گے روز کائیں گے چن چلی چکن پنگی چکن چاب چکن س
جی جی پت ہے ابھی میں نے پھر سوچ رہا ہوں ندی طرف جا کے بیٹھنے کے لیے کیونک میں وہاں پہ گھر پہ من نہیں لگ رہا ہے وہاں پہ میں جاتا ہوں نا تو مجھے اچھا لگتا ہے وہاں ندی کے پاس نمی نمی ہوات ہیں اور پیڑ پودے ہیں
جی
کب کبھی کبھی کمر ڈریگن اور اجر ساپ یہ سب دیکنے کو مل جا ہے تو اور بڑا خوشی ملتی ہے جی جی ہاں پت ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ کہ امریکہ والے لوگ اور باہر کے لوگ سب پیسہ لگا کر جو میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے یہ سب اجغر ساپ اور کمرو ڈریگن
جی
میں اسی لیے خوش ہوتا ہوں کہ چلو مجھے تو فری میں مل رہا ہے یہ سب دیکھنے کو
بہتچھ نصیبے پڑے بھائی
جی تو آپ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی مطلب کہاں پرس بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرے گھومے یا پھر
میں ا بھیھی گاڑی سے آیا ہوں بیتلا بڑے بھائی بیتلا میں پتا کیا ہوا ہے
جی جی
بیتلا میں سنام منچوک جی آئے ہیں
امئی کوٹ
جی وہ ابھی بھوکر تال میں تھے نا تو وہ تو سب کے سامنے کھا نہیں سکتے کھانا وناا
جشم کور
تو چپ چپ چھپا کے وہ بیتلا ہے کھے جی
ارے ہم کو بھی وشواس نہیں ہوتا تھا کہ اتنا د وہ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں
جی وہ رات میں کھاتے بڑے بھائی میں نے دیکھا ہے ان کو
جی جی کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان اتنا دیر بھوک کے نہیں رہ سکتا ہے چلیے ماسالہ لیکن اتنا بھی ہمت کیے نا وہ بہت بڑی بات ہے ان کو تو اتنا تو کرنا چاہیے جی اور آپ کے بھائی امی لوگ اور ابو گھر کے کیسے ہیں سب خری یہ سب ٹھیک ہے نا
جی جی سب سب ماشاء اللہ سب ایک دم بڑھیا ہے بڑھیا ایک دم چل رہا س اور بڑے بھائی ندی اس پر گئے تھے آج کل
جی ہاں گئے تھے نا ہم لوگ کرکٹ کھیلنے گئے تھے ٹھیک ہے نا
جی جی
تو ہم لوگ وہاں پہ اچانک باڑھ آ گئے پھر ہم لوگ کیسے کیسے کر کر گھر واپس ہے نا ادھر سائڈ سے واپس گھوم کر کرا کیونکہ تو مجھے ٹینشن ہو گیا کہ میں اب گھر کیسےاں گا اور مان لیے ہم ل ہم لو ندی پار کر کے ہم لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں
اور گھر والے منع کر رہے تھے کیا برسات کے موسم ندی میں کبھی پانی آ سکتی ہے تو آپ بالکل نہ جائے لیکن ان شاء اللہ ہم نے کرکٹ کا جنون اتنا جوش اتنا ہے نا کہ میں کچھ ہوش کھو بیٹھتا ہوں تو یہی کچھ میرے ساتھ غلطی ہو گئی بھائی جان تو میں نے پھر یہ سیمترن جاؤ ہے نا سیمتن سے ہوتے
ہوں ہوں ہوں ہوں
ساہپور میں پول ہوتے ہوئے پھر گھر آیا تو گھر والے سب حیران ہو گئے کہ تم تمہیں وہ راستہ کیسے یاد تھا لیکن میں نے بولا کہ امی
ہاں
میں سیوا ہوں سیوا
اچھا آ آپ سیو پے بائی
جی بالکل میں کیسے بھول سکتا ہوں آخر
جی ہ آپ ڈورمون دیکھتے تھے بڑے بھائی بچپن میں
جی جب سیزو کا جو تھی نا
جی جی جی جی اچھا نوبیتا سے مجھے بہت نفرت پڑے بھائی
نبیتا کیا بولو اتنا بونندو کیسے لڑکا کوئی ہو سکتا ہے جی ہم لوگ کو وہ ہے نا بدنام کر دیا ہے
جی بالکل ہی
کہ لڑکا لو اتنا بونندو کیسے ہو سکتا ہے ب سجوک اس کو چ ت تھی لیکن اس کے اس کے مارک سے اس کی سی جان کے جو لڑائی ہوتی تھی وہ ہمیشہ پٹا کرا جاتا تھا وہ پورا ارمان ہے ارمان کیا اس کا حرکھ تھا ارمان کہیں جاتا نا تو پٹا کیا جاتا تھا
جی جی
جی تو اسی لیے اس کا لچھن ہم اس کو آرمانی بولتے ہیں
ہ سیجو کا بھی بہت اچھا
پہنچ گیا ہوں پتا ہے یہ پس ویو اچھا نا بائی ج آپ کو میں وڈیو کال کر دکھاتا ہے لن کیا کروں میرے میں جی بالکل بتم
کاریہ کاریا میں کام آئے گا بڑے بھائی بھی ویڈیو کال کام آئے گا دقت مت لیجیے
جی جی ایک سے ایک ویوز یہاں بھیجوں گا نا ان لگوں پاس تب سمجھ آئے گی کہ کاریا کیا چیز ہوتی ہے اور کاریا میں کیس کیسے چیز بھیجتے ہیں ہم لوگ
ابھی دیکھیے ٹیکسٹ والا ہو گیا بولنے والا ہو گیا بات کرنے والا ہو گیا ویڈیو کال آ گیا بڑے بھائی
ابھی اب ابھی ابھی میں ندی پسا کے بیٹھا ہوں یہاں پہ بہت سارے کے ہیں اور بہت سے مت سنا تھا کہ جب سے فائیو جی ٹاور آئے نا تو چڑیاں وغیرہ نہیں ملتے ہیں لیکن ہم لوگ کے گھر طرف ویسا نہیں ہے ہم کی طرف سب کچھ دھنے کو ملتا ہے
جی ہم لوگ جھارکھنڈ سے نا بڑے بھائی
جی ہاں مطلب ایک ایک ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ یہاں پہ یہ منع ہو گیا یہاں پہ یہ نہیں اڑے گا لیکن یہاں پہ کچھ ویسی بات نہیں ہے یہاں پہ سب ماشاء اللہ اچھا مطلب بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ جب میں کسی اور کو ویڈیو کال کر کے دکھاتا ہوں نا تو یہ سین کو اتنی تعریف کرتے ہیں لوگ لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے تو عادت ہو گئی نا اں رہتے رہتے ہیں
ہوں ہمارے ہمارے گھر کے پیچھے نا بڑے بھائی پیڑ کٹ رہا تھا ٹھیک ہے
اچھا اچھا
تو مشین سے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پیر کاٹ رہا تھا
جی بالکل
تو جو احمد ہے احمد
ہاں سمجھیے آحمد مما جو ہے ہاں
جی جی تو وہ پ وہ پیڑ کے نیچے تھا
جی
تو اسے سمجھنا چاہیے نا کی پیڑ کٹ رہی ہے تو مجھے ہٹ جانا چاہیے تو وہ انسان کھڑا ہو کر پیڑ دیکھ رہا ہے کہ پیڑ کٹ رہی ہے کٹ ری ہے کب کٹے گی کیسے کٹے گی کس لیے کٹے گی
اوور کانفیڈینس میں رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا
جی
تو پھر کیا ہوا آگے
تو پھر آگے وہ اسکوٹی پے بیٹھ کے پھر موڑ پہ بیٹھ گئے
کیا کیا کیا
اسکوٹی پے بیٹھ کر موڑ پے بیٹھ گئے پیڑ کٹتے کٹتے دیکھتے دیکھتے ان کو پتا ان کو ہونا چاہے نا کہ ابھی پیڑ کٹ جائے تو میں تب میں جاؤں
جی جی ہاں
وہ اسکوٹی چالو کرتے ہیں جا کے موڑ میں بیٹھ جاتا ہے روج
اچھا ہاں صحی بات ہے ان کا پتا نہیں کون سا عادت ہے ارے وہ پتا ہے لائن وہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی لوگوں مطلب پرپوز کرنا ان کی بہت ان کی بہت گندی عادت ہے وہ چیز پتا نہیں مطلب مسلمان میں یہ چیز تو حرام ہے
ہمم
کسی بھی بہن کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا اور کسی بھی بہن مان لیجیے کہ میری ہی بہن کوئی میری بن کو چھیڑے گا تو وہ حرام ہے نا
ہوں بالکل
وہ غلط بھی حرام بھی ہے تو اسی کو اسلام میں غلط بولا گیا ہے جی تو وہ انسان لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو
اچھا مان لیجیے بڑے بھائی
جی بالکل
کسی کو درود شریف نہیں آتا تو کوئی بولتا ہے کہ کوئی ایک انسان بولتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو
ہاں
تو مجھے تو یہ بالکل غلط لگتا ہے بڑے بھائی
نہیں دیکھیے یہ آپ بالکل صحی کہہ رہے آپ ہلکا سا بھی آپ امان رکھتے ہیں
ہوں ہوں
مسلمان پہ ایک دم ہلکا سا بھی ایمان کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو آپ کو جنت انشاء اللہ ضرور ملے گی جب میرے حافظ امام صاحب جو میرے تقریر کرتے ہیں
ہوں ہوں
وہ بولتے ہیں کہ جرا سا کطرا سا بھی اس
ہوں ہوں
تو اس کو بے ہچک اس کو جنت ملے گی لیکن یہاں پہ یہ چیز سوچ کر یہ چیز سوچ کر زندگی میں نہیں جینا چاہیے کیونکہ مان لیجے کہ ایسا ہر لوگ سوچے گا تو سب لوگ کو جنت تو ویسے ہی نہیں مل جائے گا آسانی سے مان لیجیے کہ یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے جیے مان لیجیے کہ ہم لوگ جو ایگزام نکالتے ہیں تو ایگزام میں چالیس لاکھ بچے رہتے ہیں اور بارہ ہزار لوگ کا سلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی ایک طرف سے جنت ہے آپ لوگ آپ اتنی سوچیے نا کہ جب آپ جو بائک کی چابھی جو ہوتی ہے اتنی بڑی گاڑی ہوتی لیکن صرف اس کو چابھی نہیں ملنے پہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ تو وہی چیز چابھی نماز ہے ایمان جو ایمان بولتے ہیں ہم لوگ عبادت وغیرہ بول اسی چیز سے چابھی سے کھلتی ہے جنت
مجھے تو لگتا ہے بڑے بھائی کی دیکھیے آپ اگر اچھا انسان ہے نا بڑے بھائی
جی جی
تو شاید اس سے بڑا چیز اور کچھ نہیں ہے بڑے بات
نہیں بھائی جان دیکھیے آپ آپ غط بول رہے ہر جگہ پہ انسان اپنے آپ کو ہے نا اچھا یہ سمجھتا ہے مان لیجیے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا
ھمم
تو بول گے کہ ہم بہت اچھے ہیں آپ سے پوچھیں گے تبھی بولے گا بہت اچھے تو ہر طرف کا وہی ہوتا ہے اب آپ ہم کوئی بول دے کہ تم جا کے نوکری لو تو ہم بول گ کہ ہاں آرام سے ل گے لیکن وہاں پہ کمپٹیشن دینے وقت لگتا ہے نا کہ ہاں بھائی ہم سے نہیں ہو پائے گا تو ہر چیز کا بھی ایک ایگزام ہے
ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں میں
جی
ج یہ بھی
اسی لیے آپ سب سے اچھا یہ سمجھ لیجیے ایگزامپل میں کہ اتنا بڑا گاڑی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ج جب تک چاہ بھی نہیں ملے گا
ھمم
اسی لیے چابی کو ہمیشہ سنبال کر رنا چاہیے جب موبائل اتنے بڑے ہیں اس کے جب پاسورڈ لگ جاتے ہیں
ھمم ھمم
تو بنا پاسورڈ کے موبائل نہیں کھولتے ہیں اتنی بڑی چیز تو پاسورڈ بہت ضروری ہے
جی پاسورڈ بہت ضروری ہے آپ کا پاسورڈ کیا ہے پڑے بھائی آپ کا پاسپورٹ کیا ہے
جی میرا پاسورڈ تو بہت تین طرح کا موبائل میں رکھا ہوں جو میں کسی کو صرف شروع والا پاسوڈ میں بتا کے رکھتا ہوں اور دو پاسورڈ کسی کو نہیں بتاتا ہوں
جی
جی
اور بتائے جی
ابھی ندی میں پانی جو آئے ہوئے ہیں اس کو دیک کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہا لو لیکن اتنا زیادہ پانی ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا کسم سے اب ابھی تو میں میں ابھی تو میں جشک بچا ہں نا لیکن تبھی میرا دل چاہ رہا کہ میں ڈوب جاؤں اس میں
یہ تو دل ہے نا بڑی بھائی
بہت ظالم
بہت چول چو ہوتی ہے بڑے بھائی
جی چلیے ٹھیک ہے بھائی جان سنیے نا آپ وقت نکال کر سبزی تو ماشاء اللہ آپ ہم کو یاد کرتے رہے گا دعا کت آپ میرے لیے دعا بھی کر دیجیے گا نا میرا تھوڑا آنکھ ہے نا ڈیمیج ہوتا جا رہی ہے میں اب زندگی میرا تس نسو گئی ہے